ہیلو
ہاں کیسے ہو
بس بڑھیا
ارے مجھے اس سے پہلے دو کالز کی ضائع ہو گئے مجھے ٹینشن ہو گیا بہت
کیوں
ہو گیا نا
آپ کو میرے ساتھ پانچ کالز ہے نا
کتنے ہو گئے ہمیں
کتنے ہوئے ہوں گے دس تک اور کتنا
کیا دس تک ہوں گے
میرری تو دس ہے بس
ہاں ہاں دس تو بہت ہیں پھر بھی میں نے تو
اچھا یہ پیمنٹ کب کھلتی ہے
پیمنٹ تو کھلتی ہیں اس کے بعد جب آاب کمپلیٹ کرو گے آپ کو بھی آئیں گے آپ
اچھا وہ
میرے ہو گئے چوبیس کمپلیٹ
نہیں میں میں بول رہا ہوں کہ آپ آپ کی پیمنٹ کب کھلی تھی کتنے کال کیے تھے آپ نے اس ٹائم
دس بارہ
بارہ پے
ہاں ہاں
اچا موزن غضر بھی شاید کر رہا ہے
کوون موزم گادر نہیں
تو
آپ کو کس نے بولا
مجھے لگا اچھا وہ کفایت کے ساتھ آپ نے بات کی
ارے وہ اس کو میں نے کیا تھا کال لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا پھر مجھے ضائع ہو گا ہو جاتا ہے نا زیرو ہو جاتا ہے
اچھا ایک نمبر کے پانچ کالز پہ اگر ٹرائی کرو گے تو زیرو ہو جاتا ہے اس کا
اگر اٹھایا نہیں اس نے تو زیرو ہو جاتا
ہاں
اسے پہلے ہی سوچنا پڑتا ہے مطلب دوسرا بندہ اٹھائے گا کہ نہیں
ٹھیک ٹھیک
ورنہ ضائع ہوتا ہے کیا پتہ ہے کتنا کاٹیں گے پھر اس میں ورا ٹونٹی سیون ہنڈرینڈ آ تھا
ٹھیک ٹھیک
ہوں
مجھے بھی دو تین کالز مطلب میں نے بھی کل کی تھی دو تین کالز لیکن آدھی آدھی میں نے کی تھی
وہ کہاں کنسیڈر ہوگا لگ بھگ دس منٹ تک ہوتا ہے دس منٹ بیس
دس منٹ بیس سیکنڈ
ہاں ہاں یہ پورا ٹائم دینا ہوتا ہے تبھی جا کے فائدہ ملے ورنہ ایس
جس کے نیچے کوئی اور ٹائم ہے
نہیں نہیں یہ تو منیمم ہے
اس کے اوپر
اس کے اوپر پتہ نہیں ہے لیکن یہ منیمم ہے اتنا کر سکتے ہیں
ہاں
کیا کر رہے ہیں ہلو بیک گراؤنڈ یہاں فیصلی بات کر رہا ہے کیا کریں گے یہ پرابلم ہوتی
اچھا یہ مجھے بولو وہ جو آپ نے بزنس کھولا تھا نا
ہوں کون سا بزنس
وہ آپ نے وہ کمپلیکس بنایا تھا ہوے پہ اس کا کیا ہو گیا تھا بعد میں
ارے وہ تو چل رہا ہے بڑھیا
اچھا
ہاں ہاں اس کا بزنس بڑھ گیا ہے بہت
اس میں آپ نے کتنا انویسٹ کیا تھا اس ٹائم
اس میں میں نے کیا تھا لگ بھگ پچاس لاکھاں پ
اچھا
ہاں پھر پچاس لاکھ کے بعد اور بھی خرچہ ہوا ا سیٹ اپ اپ کرنے میں
ہاں
تو پھر اس کے بعد کمائی بھی اسٹارٹ ہو گئی فورا
اچھا وہاں پر کوئی دکان مل سکتا ہے مجھے
کیوں نہیں ملے گا آپ آؤ کمپلیکس میں آؤ آپ خود دیکھو
نہیں آپ نے اس سے پہلے بولا تھا نا کہ ابھی ویکنسی وہاں پر پر نہیں ہے وہ سارے بک ہے
بولا تھا آپ آپ میرے فرینڈ ہو تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھونڈوں گا میں کمرہ
نہیں آپ نے اس ٹائم بولا تھا نا کہ مجھے دس
ال شک ج ہاں ہاں میں نے بولا تھا لیکن آپ کیا کروں گا آپ آپ وہ یہ سب کرنا کیونکہ آپ اب شادی شدہ بھی ہو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے گھر کی اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہاں پہ ہائر کروں یا دکان ہی دکان میں ہی آپ کوئی سامان بیچو
سیلز مین
ہاں جو آپ کو ٹھیک لگے گا
اکاؤنٹنٹ کا کام ملے گا وہاں پر
ہاں اکاؤنٹنٹ کا بھی کام ہے لیکن وہاں پہ آلریڈی بندے ہیں نا وہ کرتے ہیں وہ کام آپ آپ کو آتا ہے اکاؤنٹنٹ کا کام سیکھایا کہئی بھی ارے زیادہ بات ہے مجھے کرنی زیادہ بات ہے مجھے کرنی
دہلی سیکھا ہے دہلی
کہاں سیکھا ہے ٹیلی میں نے آپ کو پچھلی بار ہی بولا ہے ٹیلی سیکھو کہیں پہ چس کتی س کریا کانٹ کیوں سیکھ رہا ہے وہ اس لیے سیکھ رہا ہے کیونکہ پرائیویٹ میں کہیں پہ وہ سیٹل ہو جائے گا پھر اگر پری اچھے سے آئے گا کیونکہ ڈہلی ڈیمانڈ ہے نا ڈیمانڈ میں بزنس کا حساب کتاب ٹیہلی میں ہی رکھتے ہیں سبھی بزنس میں
ہوں
وہی بول رہا ہوں جو بڑے بڑے فرمز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے
ہاں
ہاں
اچھا اچھا وہ جو آپ کب وہاں پر وہ اکاؤنٹنٹ تھا نا نے نے سنا میں نے سنا تھا کہ آپ اس کا انٹرویو کراؤ گے زلفی سر کے پاس کیا اس نے آپ نے اسك انٹرویو کیا
ابھی انٹرویو کا سوچ رہے تھے لیکن ابھی نہیں ہوا اس کا انٹرویو ہو جائے گا اگر وہ پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو گیا تو آپ کے لیے ویکنسی رہے گی
اس کا مطلب ہے اگر وہ نہیں چلا تو میں آ سکتا ہوں
ہاں ہاں آپ تو آ سکتے ہو پھر میں کہاں رہوں اس ٹائم کہاں رہوں گا پھر وہاں
تو سیری کتنا دوگی لگ بھگ
سیری کا لگ بھگ ہوگا پچاس ہزار
پچاس ہزار ملے گا مجھے مہینے کا
ہاں اور کیا پچاس ہزار کم ہے اچھا اچھا چلو ایٹی تھاؤزینڈ دوں گا بس اس کے آگے نہیں پا
ایٹی
ہیٹی ٹھیک ہے
کیا آپ مجھے کیا آپ مجھے مطلب صبح سویرے مجھے کتنے بجے نکلنا ہوگا
آپ کو صبح سویرے نکلنا ہے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ ہاں پھر چھٹی ہو سات بجے شام کے
ہاں
ہاں ہاں
آپ اپنی آپ اپنی گاڑی سے مجھے لے سکتے ہو یہاں سے
ہاں ہاں ہاں میں آپ کو گاڑی دوں گا
نہیں جو آپ نہیں جو آپ کی گاڑی ہے نا کیا میں آپ کے ساتھ ہی آ سکتا ہوں وہاں
ہاں ٹھیک ہے کوئی کوئی بات نہیں آپ میری گاڑی میں ہی آ جاؤ آپ کو ٹھیک رہے گا
ابھی آپ کی کون سی گاڑی ہے
ابھی میری گاڑی یہ ہے ماروتی سزو کی
ابھی بھی سوزکی ہی چلا رہے ہو
ہاں اور کیا اب ویگنار کا سوچ رہا
اتنا بڑا آدمی بن گیا سوزو کی آج بھی چلا رہے ہو
نہیں اب لمبرک نہیں لینی ہے جلد دبئی جانا ہے مجھے یہ اسی لیے دبئی میں میرے بہت سارے مالز ہیں شاپنگ مالس ہاں دس بیس
ہاں اچھا آپ نے وہ پش خلیفہ کا ایک دن سودا کیا تھا اس کا کیا ہو گیا تھا بعد میں
ارے میں نے برج خلیفہ کو کوئی یہ باہر کا یا انگریز اس نے بولا مجھے میں یہ خریدوں گا
ہوں
تو مجھے بہت سوچنا پڑا
ہوں
اس نے بہت ساری کالس کی مجھے پلیز گیمی طار بڑج خلیفہ ایٹ از اٹ از ریئلی ایسپینسو بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پے ایوری تھنگ وٹ ایور یو ول آ ہاں
تو آپ نے نہیں بھیجا
ہاں میں نے نہیں بھیجا کیونکہ اس کا ویلیو ہی کچھ الگ ہے برج کے لیفا بڑھیا چلو ٹھیک ہے برج کھے ہم جائیں گے دبئی ساتھ میں وہاں پہ ہی کام ٹھیک ہے
نہیں آپ کو برابر نہ بولتا تھا یاد آپ بولتے ہو برج خری با وہ بھی سے ہے
ہاں ہاں وہ مجھے پتا ہے مجھے وہ اب عادت ہو گئی نا رجکلی ہو گیا
کیا وہ سچ میں آپ کا ہی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا
کیوں نہیں لگتا ہے اب میں بڑا ریچ
پر اب آپ کو اس کا نام پتا نہیں آ آپ کیا کرو گی
نام کیو نہ ہی پتہ ہے یہم میں ای پوگر عام رج کرری
اچھا مس اللہ وہاں پر کیا کام کرتا ہے میں نے سنا ہے وہ اس کو بھی آپ نے وہاں پر رکھا
وہ نوکر رکھا ہے میں نے وہ کبھی بھی وہ مجھے جوتوں کوئی پالش کرتا ہے ہاں
میں نے سنا ہے کہ اس کو ٹلر ولر اندر لینے ہوتے ہے
ہاں ہاں اس کو سامان ٹھیک رکھنا ہوتا ہے اور اس کو کی صفائی کرنی ہوتی ہیں موٹر
کرتا ہے اپنا کام ٹھیک سے
ارے میں پٹائی کرتا ہوں نا اس کی
ہاں چلو ٹائم ہو گیا ہے
میکٹ
اوکے